ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
تو آپ سنو گھر پہ سب چٹیز ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں چائے پی رہی تھے اپنی پی
ہاں میں نے صبح سے اب چائے پی ہے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا صبح سے
کیوں
میں نے کہا نا میں کام کر رہی تھی پھر مجھے لگا میں نہاؤں گی تو
اسا آا
اور کیا کر رہے تھھی
بس آج کا دن کافی بزی رہا
کیوں کوئی خاص بات ہے
نہیں بس گھر میں تھوڑی صفائی اور کچھ شاپنگ کرنی گئی تھی
اچھا ٹھیک کی شاپنگ ایک خاص بات ہے اس لیے تو تم سے بات کر رہی ہ
اب سسپینس مت رکھو جلدی بتاؤ
اس ویکینڈ میرا برتھ ڈے ہے
ارے واہ بہت بہت مبارک ہو ایڈوانس ہیپی برت ڈے
تھینک یو سو مچ
تو بر ڈے کا کیا پلان ہے
اس بار سوچا ہے کہ سب دوستوں کے ساتھ اچھی سی پارٹی رکھوں
یہ تو بہت اچھی بات ہے
اور میں چاہتی ہوں کہ تم ضرور آؤ
میں کیوں نہیں آؤں بتاؤ کب ہے
سٹرڈے شام چھ بجے میرے گھر پر
ہاں اور کون کون آ رہا ہے
ہمارے اسکول کے دوست کچھ کزنس اور فیملی فرینڈس
اچھا پھر تو مزہ آ جائیے
میوزک بھی ہوگا گیمس بھی اور ٹیسٹی کھانا بھی
آنے میں کیا کیا ہوگا
پیزا ہوں گے برگر فرائز کیک کولڈ ڈرنک اینڈ کچھ ڈیزرٹس بھی
بس یار ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے
اس لیے تو سب ایکسائٹیڈ ہے
کیک کس فلیور کا ہوگا
چاکلیٹ رکھیں گے
میرا فیورٹ
مجھے پتا تھا نا تھڑا پسند آئس کریم
اچھا یہ بتاؤ ڈیکوریشن کا کیا پلان ہے
بلونس لائٹس اور فوٹو کارنر بھی ہوگا
پٹو پڑناس
ہاں تاکہ سب یادگار تصویریں لے سکے
اچھا آئیڈیا ہے
اور پارٹی میں کچھ فن گیمس بھی رکھے ہیں
کون سا گیمس
میوزیکل چیئیر کوئز اور گیسنگ گیم
میں تو کیوں جیتنے والی ہوں
جی کمپٹیشن ٹف ہوگا
لیز ایکسپٹ
ویسے تمہارا ویکینڈ تھری ہے
ہاں بالکل فری ہے
گریٹ پھر کوئی بہانا نہیں لگے گا ہے نا
بالکل نہیں
اور ہاں گفٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے گفٹ تو ضروری ہونا چاہیے
نہیں کا آناا ہی کافی ہے
پھر بھی کچھ چھوٹا سا ہی لاؤں گی
ٹھیک ہے لیکن زیادہ پیسے خرچ مہ کرن
دن
ویسے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سارے دوست ایک ساتھ ملیں گے
ہاں آج کل سب بزی رہتے ہیں نا
اس لیے میں نے سوچا بر ڈے پر سب کو اکٹھا کیا جائے
آپ کا تو بہت اچھا پلان ہے ہی
مجھے امید ہے یہ بے یادگار رہے گا
گ
اور تمہارے آنے سے اور بھی اسپیشل ہو جائے گا بکااز یو آر دا اسپیشل برتھ ڈے کے بعد ہم گھومنے گروپ فوٹوز بھی لیں گے سوری
ہاں بالکل کیوں نہیں
اور سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں گے
ہاں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پارٹی کتنی زبردست تھی
ہاں صحیح کہا
میں ویسے بھی کیمرہ کی لیے ریڈی رہوں گی
اچھا ہے
برتھ ڈے والے دن تم کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے
بہت زارا
اور تھوڑا اموشنل بھی
شاید ہر سال کچھ نئی یادیں ملتی ہے
یہ بات تو صحیح ہے
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے قریبی دوست میرے ساتھ ہو
اور ہم سب ہوں گے
تھینک یو سو مچ
چلو پھر فائنل سمجھو میں سٹرڈے چھ بجے پہنچ جاؤں گی
پرفیکٹ
اگر کسی اور چیز میں مدد چاہیے ہو تو بتا دینا
ضرور شکریہ
چلو پھر مجھے بولو یہ اور اس کی مطلب ساری تیارییا آپ نے کی ہے
ہاں آلموسٹ تو آپ اسی دن کریں گے ڈیکوریشن ویکریشن باقی تو ڈن ہے
اچکل تھا نا آ کی پریم کا بھی برھ ڈے اس کو پھر لائے تھچھ گفٹ فٹس وغیرہ
ہاں بہت آئے تھے
اچھا کیا کیا نامیا تھا
ایک فرینڈ نے لایا تھا ٹیڈی بیئر میری کزن نے لایا تھا فریم میرے بھائی نے لایا تھا چاکلیٹ دوسری فرینڈ نے واش لائی تھی دوسری نے ابایا لائے تھے اور ایسی میک اپ کٹ بھی لایا تھا ایک
ویسے وہ آپ کی فرینڈ ابیا پہنتی ہے
اب آیا ہے گفٹ پہ پہننا تو ہے
چلو آ اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایسے ایسے ایسے گفٹ ہونے چاہیے
اب گفٹ پہ آیا ہے تو پہننا پڑے گا
آپ کو کیا کرنا میں آپ کی فرینڈ کا بول رہی ہوں
وہی نہ آیا ہے تو اس کو پہننا ہوگا
چلو اور آپ نے کیا لیا تھا اس کے لیے
میں نے کچھ بھی نہیں میں گئی تھی ایس میں
کیا ملی
ٹریٹ وہاں سے بہت کچھ تھی کھانے میں کانتی تھی
اور
ٹھیک تھا چار ت
اچھا مجھے بولو جو ان کے وہ کزن لوگ ہیں وہ بھی آئے تھے
بس ہم اپنی فرینڈ سے
اچا وہی نا وہی گھر جی میں بول رہی ہوں وہ گئے تھے وہاں
ہاں
چلوچا مجھے پتا ہے مجھے بولو ے وہ اس کو مت پھر گھر والوں نے بولا کچھ نانانی وانی نے بولا کیا بولا
کہک کس نے لایا تھا
اچھا
میری کازن نے بولا تھا میں نے بنایا وہ صحی گنا ہے
ہوں ہوں
ہ ان کے ٹائم گنااہ نہیں ہے اگر گنا پہ جائیں گے نا تو سب کچھ گنااہ ہے
ہ وہ تو صحیح بات ہے پھر تو سب کچھ
ہاں وہ پیچھے پیچھے اتنی بیگ بائٹ نہیں کر تو وہ نہیں گنا ہے ہ اب کےٹنا گنا ہے
ہ چلو
ہاں اس کو پتاب سے پتاہ کتناامو ہے کیوں ب سرا بولو ان کوت نے بولا
اچھا کتاب گناہ نہیں ہے
نہیں اس کو اتنا ہے اسی پہ
اچھا
ہاں
تو ان کو کیا بولنا تھا مطلب ان کو پت تھی ان کو وہیں سے آنا تھا
ا
چوڑو کوئی بات نہیں چلو ہمیں تو کل اور رہ ہے پارٹی کرنی ہے آپ کے برتھ ڈے پہ تب کیا کریں گے
سب کریں گے زبرد ساریی
ہ اور میں ابھی باہر سڑک پہ آپ کا ویٹ کری تھی مجھے لگ آپ آؤے آؤے ویسے میں نےپ کے بائی کو بھی دیکھا آپ نے کہا نا میں بانھ پہ ہوں میں نے سوچا آپ آؤ گی یہی سے لیکن آپ کو میں نے نہیں دیکھا آپ کے بھائی کو دیکھا آپ کہاں گھر پہ نہیں میں تو ٹیلر کے پاس گئی تھی ہاں گ اچھا ابھی نہیں دیکھا وہ نہیں نہیں میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا خالی آپ کو نہیں دیکھا ا میری فرینڈ سے ماما آئی تھی نے فون کیا جلدی جل آپ کے لیے آئی وہ کیوں آئی تھی
تو ایکچولی جو اس کی بیٹی ہے وہ میری بیٹ فریڈ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کا بیسٹ فرینڈ ہے اچا اب ماما کو بول رہتی نہیں ہے ہمارے گھر ماما نے بولا پرسوں بھیجوں گی میں دونوں کو اچھی بات ہے پھر بھی بولا ہاں وہ آئی تھی وہ مما کو بھی کر رہی تھی آ گ ما نے ب میں ان کو دے دوں گی پہچان مجھے چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے
میں نے آپ کی نند کو دیکھا تھا لال چوک میں ت
ہاں
آک نان تھا
کون سی والی
بڑی باری
وہ کہاں تھے
وہ لال چوک میں تھی
کیا کریں کےے
سانس کے ساتھ ہی پھر میں نے پوچھا زارا کا تو کہا وہ میں نے وہاں بھیجی ہے گھر ادھر
چلو اچھی بات ہے
ہاں تو بولا وہ چھوٹی والی کے ہال بھیجا
اچھا اچا وہ پھر آفس ہی آئی ہوں گیات چلو اچھی بات
ہوں
چلو میں کرتی ہوںپ ف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ